السلام
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہیں اچھے سے گھر میں سارے ٹھیک ہے
جی الحمد للہ آپ سنائیں آپ ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
بس بس دعا دعا شکر اللہ کا سب بڑھیا سب بڑھیا
میں سوچ رہی تھی کشمیر کی سردیوں کے بارے میں جتنی باتیں کریں اتنی کم لگتی ہیں
بالکل کاف واقعی کافی دن ہو گئے آج موسم اتنا خوبصورت تھا کیونکہ تمہاری یاد آ گئی میں بھی سوچتا کہ تم کو فون کرو تمہاری عمر بہت لمبی ہے
ہاں اور جب دور کے پہاڑوں پر دوپ پڑتی ہے تو وہ
یہ گڈنییکک پارٹ پ چ ہے لالان کغہ چمبر
بالکل صحیح کیا ویسے بھی جب ہم کشمیر میں کشمیر میں سردیاں شروع ہوتی ہیں نا تو پرانی دوسو پرانی یادیں دونوں یاد آ جاتی ہے آج صبح جب میں نے پردہ ہٹایا اور باہر دیکھا تو ہر طرف سفید برف ہی برف تھی دل خوس سے بھر گیا
کتنا پیارا منظر ہوگا میں بھی شبح جلدی اٹھ گیا تھا کھڑکی سے دیکھا تو درخت کی شاخیا برف سے ڈکھی ہوئی تھی چھتوں پر برف کی موٹی تہہ جمی ہوئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ کسی نے پورے کشمیر کو سفید چادر سے اوٹ دیا ہو
بالکل کشمیر کی سردیاں واقعی اللہ کی ایک خوبصورت نعمت ہے ہر سال جب پہلی برف گرتی ہے تو بچوں سے لے کر بزرگوں تک سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی یہ لوگ گھروں سے باہر نکل کر برف کا لطف اٹھاتے ہیں اور تصویریں بھی بنا لیتے ہیں
ہاں مجھے بھی پہلی اسنو فال کا انتظار رہتا ہے جب اسمان سے دھیرے دھیرے برف کے پھول گرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آسمان زمین کو پیار سے چھو رہا ہو ہر چیز اتنی صاف اور چمکدار لگتی ہے کہ بس دیکھتے ہی رہ جاؤ
سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ برف گرنے کے بعد ہر طرف سکون ہوتا ہے نہ گاڑیوں کا زیادہ شور نہ دور نہ گرمی صرف ٹھنڈی ہوا اور برف کی خوبصورتی
بالکل مجھے تو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر گرم قہوہ پینا بہت پسند ہے قہوہ کی خوشبو اور باہر گرتی ہوئی برف اسے خوبصورت احساس اور کیا ہو سکتا ہے
واہ میرے تو دل کی بات کہہ دی ہمارے گھر میں بھی جب سردیاں شروع ہوتی ہے تو امی روز کہوا بناتی ہے کبھی زیفران کہوا کبھی بادام والا سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کہوا پیتے ہیں اور گپ شپ کرتے ہیں
ہمارے گھر میں نونچائی بھی بنتی ہے سرد موسم میں گرم نونچائی کے ساتھ کشمیر کلچا کھانے کے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے
بالکل سردیوں میں کھانے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے گرم سوپ ہریسہ کہوہ اور نون چائے سب سے زیادہ لذیذ لگتے ہیں
بالکل
صحیح کہا ویسے آپ کو بچپن کی سردیاں یاد ہے
صحیح کہا ویسے تمہیں بچپن کی سردی کیسے بھول سکتا ہوں اسکول کی چھٹی ہوتی ہی تو سیدھا گھر بھاگ جاتے تھے برف جمع کر اسنو مین بناتے تھے کبھی اسنو فال فائٹ کرتے تھے اور کبھی سواری بناتے تھے کبھی برف پر پھسل کر ہنس کر پ ہنس کر کر لوٹ لوٹ پٹ ہو جاتے تھے
بالکل مجھے یاد ہے ایک بار ہم نے اتنا بڑا سنو مین بنایا تھا کہ پورے محلے کے لوگ دیکھنے آئے تھے ہم نے اس کے لیے گجری کی گاجر کی ناک اور پرانی ٹوپی بھی لگائی تھی
اور ہاں پھر انگیٹھی کیک کانگڑی
اور یاد ہے جب ہم گھر لوٹے تھے تو کپڑے پورے گیلے ہوتے تھے امی پہلے ڈانٹتی تھی پھر گرم چائے اور کمبل دے دیتی تھی
سچ کہا تم نے آج کل یہ نئے ڈیزائن کا پرن بھی آ گئے ہیں لیکن مجھے ٹریڈیشنل پرن اور وہ پرانا بچپن یاد آتا ہے کیسے ہم گزارتے تھے
بکواس کر
مجھے بھی ویسی برف گرتی ہے تو ٹورسٹ ب کتنی تعداد میں کاش پھر آتے ہیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک بار کشمیر کی اصل سردی دیکھے
ہاں گللمرگ سونمرگ اور پہلگام سردیوں میں کیسے فیری ٹیل سے کم کسی فیری ٹیل سے کم نہیں لگتا ہر طرف سفیدی ہی سفیدی اور دور دور تک برف سے ڈھکے پہاڑ
مجھے اسکیینگ دیکھنا بھی پسند ہے اور کتنے لوگ دور دور سے صرف اسکینگ اور اسنو ایکٹیویٹیز کے لیے آتے ہیں
بال کل سردیوں کی وجہ سے کشمیر کی ٹورزم انڈسٹری کو بھی کافی فائدہ ہوتا ہے ہوٹل ش کارا ویلی ٹیکسی ڈرائیورس اور دکاندار سب ہی بہت پیسے کماتے ہیں
یہ بات بالکل صحیح ہے اللہ نے کشمیر کو واقعی بےمثال حسن سے نوازا ہے ہر موسم کو خوبصورت ہوتا ہے لیکن سردیوں کی بات ہی الگ ہے
لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ کچھ مشکلات بھی ہوتی ہے کبھی کبھی اتنا زیادہ برف گرتی ہے کہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں اور لوگ گاڑیوں تک محدود ہو جاتے ہیں
ہاں اور کبھی بجلی چلی جاتی ہے یا پانی جم جاتا ہے اسی لیے لوگ پہلے ہی راشن لا کر رکھ ہیں اور ضروری سامان جمع کر لیتے ہیں
بالکل ہمارے گھر میں بھی ہر سال سردیاں شروع ہونے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے گرم کمبل سویٹر جیکٹس اور ضروری چیزیں سب چیک کی جاتی ہیں
یہی احتیاط انسان کو مشکل وقت میں مدد دیتی ہے بالکل اچھا خوشبو باتیں کر کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا
بالکل صحیح کہہ رہے آپ اچھا تو باتیں کرتے کرتے وقت کا پتا ہی نہیں چلتا
ہاں اور ابھی تو کشمیر کی سردیوں پر ابھی اور بھی بہت سی باتیں باقی ہیں
چلو پھر اگلے حرثے میں بات جاری رکھتے ہیں
سچ کہا تم نے ویسے مجھے سردیوں کی صبح سب سے زیادہ پسند جب سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں برف میں پڑت تی ہے تو پوری وادی ہیرے کی طرح چمک جاتی ہے
ہاں اور جب دور کے پہاڑوں پر دھوپ پڑتی ہے تو وہ نظارہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی پینٹر نے اپنی سب سے خوبصورت پینٹنگ بنا دی ہو
مجھے شام کا وقت بھی بہت پسند ہے سرد ہوا چل رہی ہوتی ہے لوگ جلدی جلدی اپ نے گھر لوٹ رہے ہوتے ہیں اور گھر سے چائے اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے
بالکل ہمارے گھر میں بھی شام ہوتی ہی سب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں کوئی دن باہر کی واہ واہ سناتا ہے کوئی چائے بناتا ہے اور کوئی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے سدیا فیملی کو اور قریب لے اتی ہے اسلئے
یے بات مجھے بھی بہت اچھی لگتی آج کل لوگ اپنے کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ لیکن سردیوں میں سب ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں
ویسے آپ کو یاد ہے جب ہم بچپن میں برف پر اپنا نام لکھا کرتے تھے
ہاں اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج دیتے تھے کی کون سب سے زیادہ سنو مین بنائے گا کتنی موسوم اور کتنی حسین یادیں ہیں
اور جب برف پگلتی تھی تو ہم چھوٹے چھوٹے پانی کے چشمے دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے کشمیر کا ہر موسم اپنی الگ کہانی سناتا ہے
میں بھی یہی سوچتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں پرانی لیکن سافٹ سویٹرس کمبل اور جیکٹ ان تک پہنچائی کسی کی مدد کرنا بہت نیک بات ہے بالکل ہمارے محلے میں بھی ایک سال کچھ لوگ مل کر غریب فیملیز میں کمبل اور کارم کپڑے تقسیم کرتے ہیں مجھے ان کا یے کام بہت پسند آتا ہے
اللہ ان سب کو اس کا عجر دے اگر ہر انسان تھوڑی سی مدد کرے تو بہت سے لوگوں کی مشکل کم ہو سک تی ہیں ویسے
میں سردیوں میں سب سے زیادہ کیا کرنا پسند ہے
مجھے گرم کہوا کے ساتھ کوئی اچھی کتاب پڑھنا بہت پسند ہے کھڑکی کے باہر برف گر رہی ہو اور اندر گرم کمل میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا اس سے زیادہ سکون اور کیا ہوگا
مجھے فوٹوگرافی کا شوق ہے میں سردیوں میں برف سے ڈاک کے پہاڑوں درخت اور دریوں کی تصویریں لیت تا ہوں ہر تصویر ایک یاد بن جاتی ہے
طرف اتنی خوبصورتی ہوتی ہے کہ کیمرا بند کرنے کا دل ہی نہیں کرتا
اور جب آسمان بالکل صاف ہوتا ہے اور رات کا چاند کی روشنی برف پر پڑتی ہے تو لگتا ہے جیسے پوری وادی چاند سے ڈک گئی ہو
بالکل میں کبھی کبھی رات کو کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں صرف اللہ کی قدرت کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں اتنی خوبصورت دنیا بنانے بنانا صرف اسی کا کام ہے
ہاں اسی لیے ہمیں اس خوبصورت وادی کا خیال بھی رکھنا چاہیے اگر ہم صفائی کا خیال نہیں رکھیں گے اور کو درد کو نقصان پہنچائ گے تو یے حسن دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا
صحیح کہا ٹورسٹس کو بھی چاہیے کہ وہ پلاسٹک یا کچرا ادھر ادھر نہ پھینکیں اور کشمیر کی خوبصورتی کو محفوظ رکھے
بالکل قدرت ہمیں بہت کچھ سکھا دیتی ہے اسی لیے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے
مجھے امید ہے کی اس سال بھی اچھی اسنو فال ہوگی اور لوگ امن اور خوشی کے ساتھ سردیوں کا لطف اٹھائیں گے
امین اللہ کرے سب لوگ صحت مند رہے اور کسی کو بھی سرد سردی کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو
اور جب اگلی اسنو فال ہوگی نا ہم دونوں ضرور ملیں گے برف میں چ آ چلیں گے تصویریں لیں گے اور گرم کہوہ پیئیں گے
یہ تو پکا وعدہ رہا میں اس دن اس دن کا بےصبری سے انتظار کروں گا
آج تم سے بات کر کے بہت دل بہت خوش ہو گیا اتنی پیاری گفتگو کے بعد لگ رہا ہے جیسے میں پورا کشمیر دوبارہ دیکھ آیا ہوں
بالکل اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے
مجھے بھی بہت اچھا لگا کبھی کبھی صرف یادیں اور اچھی باتیں ہی انسان کا دل خوبصورت بنا دیتی ہے
بالکل اللہ تمہیں خوش رکھے اور کامیابی دے اور اب اجازت دو گھر والی میرا انتظار کر رہے ہیں
آمین اللہ تمہیں بھی صحت خوشیاں اور کامیابی عطا فرمائے
اللہ حافظ